السلام علیکم
ہلو
السلام علیکم
اسلام علیکم وعلیکم
السلام وعلیکم ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ سنا آپ سب ٹھیک ہو آپ سب ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے ہاں ہاں اچھے سے
بتاو
مجھے بولو آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے
ہاں ابھی آ رہی ہے آپ کو ٹھیک آ رہی ہے
ہاں آپ کو مت لیٹ ویٹ آ رہی ہے آواز
ہاں ہاں تھوڑا لیٹ آرہی ہے لیٹ آ رہی ہے آپ نے مت ابھی بھی اچھا کوئی بات نہیں آب ٹھیک آئے گی
ہاں
ہاں اور ٹھیک ہو گر میں سبھی ٹھیک ہے آج کیا پکایا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
ابھی پتا ہے ہی نہیں کچھ
اچھا ٹھیک
پکاؤں گی دن کے لیے پکاتی ہے
ہاں ٹھیک
ہوں
اور بتاؤ
آپ سنا
یہ نہ بس میں بھی ٹھیک ہوں اورجزن کو آنا ہے پڑھنے
ہاں ہاں آج تو آنا ہے بچوں کو
ٹھیک ہے
ہاں
میں نے بھی سوچا نا یہ یہ کل اچھے سے بیٹھا مطلب یہ پھر شام کو اس نے بولا مجھے نہیں جانا ہے ماسی پی کے پاس میں نے بولا اب کل جانا ہے ہم کل دو ہی تھے خدا کی قسم اس نے بولا بولا مجھے اقرا ماسی کے پاس لے جاؤ اس کو ہے نا بچپن کی عادت آپ کے ساتھ بھی
ہاں
اس کو بچپن کی عادت ہے یہ کہاں بچپن میں بھی آپ کو چھوٹ رہا تھا
کام لکھا ہے اس میں سے
ہاں ہاں کام بھی لکھا ربر شارپنر بھی لایا اور
اچھا کیا اچھا ٹھیک بس شکراللہ کا گرمی
ہاں اج کیا گرمی تھی رات بھر ب ربا میں اتنی تنگ آ گئی میں نے پھر صبح کیا کام میں نے جہاں میں نے پیر کیے تھے نا وہاں سے میں نے پھر سر کیا نماز کے بعد ڈائریکٹ فین کے نیچے آ گئی مجھے پھر اٹھتے ٹائم نا سر درد تھا پھر کیسا مزہ اے
سی بھی کل بہت مزہ آئے لیکن مجھے تھوڑی سی بھی ہمت کہ ہمیں اور جانا تھا نا جم کے ساتھ ٹریکنگ میں کہاں گئی مجھے جب ہمت ہی نہیں تھی میں کہاں سے جاتی ہمیں جانا تھا وہاں جب وہ وہ میں بولوں گی نہ رکو میں
شالیمار سائڈ سے ہی جانا ہوگا شالیمار سائڈ سے ہی ج جانا ہوگا
ہاں اسی سائڈ سےآستان مارگ آستان مارگ
ہاں ارے وہ بہت دور ہے
وہیں ہے میں کہاں سے جلتی اسی
آستان مارگ بہت دور ہے
لیکن اب میں جاتی لیکن ہمت تو تھی نہیں کچھ پ تھک گئے تھے اتنا زیادہ اوپر سے دھوپ تھی نا بہت
ہاں ہاں آپ یہ بتاؤ مجھے کل کہاں کہاں گئی تھے آپ
ہم گئے تھے نشاتھ گئے تھے اور پھر وہیں سے ڈل وال سائڈ سے گوم اور فت فت زبر ون پارک گئے زبر ون پارک میں کا وہ ٹورزم کا پروگرام
ہاں وہاں پر
ہاں تو ہم کل وہاں بھی گئے تھے ہاں
ہاں میں نے دیکھا وہاں وہ اس ٹائم صرف دکھاتے ہیں یا یہاں وہ وا وہاں خریداری بھی ہوتی ہے
نہیں خریدا ارے ہم نے جو خریداری کی الیکٹرانک کی چیزیں لائی وہیں سے باربی کیوز لائی میں نے پھر وہ بار بیکیو گھر بھی میں نے
باربی کی دور آ گئی آپ کی آواز اچھا پاپا نے کھائی پھر
ہاں ہاں ہاں ہاں کمس یہکے م چ فونس ریچارجی
اس کو تھا نا یہ
اس کو تھا نا یہ اسٹامک میں پرابلم
م نہیں مجھے بچے پڑوسی آئے تھے ہمیں فون دے دو ہمیں کرنا ہے مما کو فون میں نے بولا مجھے ریچارج ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ کا تو ایک ہی ہے نا وہاں پہ کہ دو
نہیں ایک ہی ہے نہیں ایک ہی ایک ہے نا مجھے ہے نا مجھے خھدین کے پاس
کیوں
ارے جب وہ پچھلی بار یہاں آیا تھا اس کو ٹوٹا نا فون اس نے لیکن اس نے لیکن پاب د ٹیبلیٹ کیونکہ لیپ ٹاپ مت لے سکتا ہے وہ یہاں وہاں خود نہیں پڑھتی ہے نا کنٹنیو دن بھر کلاسز پھر اس نے ٹیبلٹس لایا پھر اس نے ا اس کو میں نہیں بولا پکڑو میرا فون وہ ٹیبلیٹ سے کرتا تھا فون بھی اور کالس میں کو بولا مجھے ایس ہی ہے تو لے جا یہی پھر لیکن اس نے لیا لیکن اس دو دن کے بعد ہی لایا نیا فون سیمسنگ کا لیکن پھر مجھے وہ والا وا پسی نہیں دیا اس میں ہے نا مجھے بہت سارا ڈاٹا فوٹو ووٹو بولا میں نہیں دوں گا جب تک میں نے سارا نہیں دیکھوں گا پھر لیا پک سای باہر اب جب آئے گا تب لوں گی اس میں ہے نا مطلب بہت سارا ڈاٹا
ہاں ک مت ہے مطلب ہم ہم بہنوں کا وغیرہ
ارے نہیں
ہاں
اس میں کیا ہے اس میں ہمیں ہے یہی اپنی اپنی فوٹوز اچھی اچھی فوٹوز اس وہ لیکن دیکھتا ہے وہ جو نا اس کی اور میری ہے اس میں ڈاٹا
ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ب پ کو بات نہیں اب تو آپ بھی اسی کی ہو تو اس میں میرا تیرا کیا کر رہا
نہیں میں نے وہ نہیں وہ دے رہا تھا دم کی بول رہا تھا میں کروں گا سارا ڈیلیٹ میں نے پہلے یہ رکھا تھا نا لیپٹاپ میں سارا ڈال کے
تو بولا کرو آپ کا شوق بھی پورا ہوگا کارو مجھے کچھ نہیں
وہ کرتا نہیں ہے بس دھمکیاں دیتا ہے
مجھے پاتا ہے اب اس کا دل رکھنے کے لیے بولنا ہے کر ہو کیونکہ آپ نے تو اپنا کیا ہو اس ب اس سکوٹی نے میری انگ ٹانگے توڑ توڑ دی ہو ہو یہ میرے پیروں کے نیچے کھیلتا ہے ادھر ادھر کہیں جاتا تا ہی نہیں پھر چیزیں بھی پھیلا کے رکھتا ہے میرے ارد گرد اچھا
وہ باہر ہے ابھی کچرے والے کو دیکھ رہا ہے ابھی پہلے میں اس کو انڈا دوں گی پھر آئے گا
چت فس
ہاں چائے پی آپ لوگوں نے پی
میں نے بول چاول کیا چام چاول
ہاں وہ کیا ختم ہم نے چاول کیا ختم بایا کو جانا پڑا نا کل باہر
ہاں مجھے بھی بولا کا کا
وہ رہو ہاں وہ رات بھر چل رہا تھا ہمم آپ کیا کر رہے
اور جب بسمہ آئے گی وہد کےتا
پتہ نہیں آئے گی آنا تو ہے اس کو
ہاں اس کو ضروری آنا ہے وہ مجھے بول رہے تھی اس کا اس کو اس کو بہت یہ ہے کام یہاں
ہاں ہاں اس نے مجھے بولا ہے پچھلی بار اگر بولا ہوتا نا مجھے جلدی جانا ہے مطلب ایسے تو یہاں تو آئی تھی نا پھر وہ کر کے رکھتی
نہیں کہاں سے کر کے رکھتی اس کو ہوا نا پرسو اس کو فیس کو بھی کروانا ہے نا اس کو ہوا نا پرسوں وہ ڈسٹ سے وہی میں خود سوچ رہی تھی تھی میں کچھ کروا تی پتا ہے حالت ہی خراب ہو گئی اس ڈسٹ سے
ہوں آپ کو ڈی ٹین کرانا تھا
ہاں ایک تو میں ڈی ٹین کراوں گی ہاں اب دیکھوں گی نا فی الحال تو ابھی گرمی یہ ہے نا
نے سے اس مہینے میں دم رہتا ہے
وہی نا پھر بھی شکر ہے نا ہم کال ہی گئے تھے پ نی آج دیکھو آج موسم خراب ہے
ہاں پتا ہے لاسٹ ایئر کی بات ہے چھوٹی کی جب نہ وہ فلڈ سچویشن ہوئی تھی تو اس نے بولا پھر اس نئے اس ونٹر میں ہم کہاں یہاں ہوں گے نئے ونٹر میں ہم کہاں یہاں ہوں گے ہمیں ہمیں تو خرید کے ہے یہ مکان بیچ کے ہے ہم وہاں لیں گے جہاں فلڈ نہیں آئے گا
تو وہو وہ ہے ہمیں پاپا بھی اج صبح اوراں ستا کو بھیح بہت بیات زیادہ پس رہو ہے
ہمم ہاں اس کی یاد آ رہی ہے
جب جب تات اس کے اندر
سچ میں خدا کی قسم ماما بھی بول رہی تھی بول رہی تھی ہویلی جیسا مکان ہے لیکن کمی اسی کی ہے کمی اسی کی ہے ہوں
جی
آپ تھوڑا اونچا بولو اور نزدیک آ جاؤ
میں نے بولا ساہی لوگ م کل بھی دیکھے مگبرے پج
ہاں وہ گئے تھے میں نے فون کیا تھا مومن کو آ جاؤ کھانا کھا لو ہمارے گھر پھر مومن نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا میں ابھی یہاں ہوں مقبر پہ تو میں نے مطلب ہاں پھر اس نے پھر وہ آیا ہی نہیں پھر اس نے شاپ پہ ہی کھایا تھا ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے برابر گیارہ یہ تین بجے تک وہ پھر ایا
ہاں اب مت ہے بیچارے اس بچارے کو نزدیک گھر آتا
ارے بول کے رکھا ہے نا میں نے اسے ہم سب نے کہ اب گھر سے مت لا کے لاؤ نہ اس کا کاؤ سیدھے یہی آ جاؤ ہمارے گھر میں کھا لو ہم نے بول کے رکھا ہے اب وہ خود ہی نہیں آتا ہے
نہیں اچھا کیا
اور کیا وہ تو گھر کا بیٹا ہے اس میں کیا ہے یہ وہ وہاں کھائے یہاں ایک ہی بات ہے
ش پا ہو س
ہم نے کل شبو نے شبو نے سبزی بھی بنائی تھی پنیر اور ساگ اس نے کہا مومن کے آنے تک یہ فل فائنل ہوئی ہوگی لیکن ہو بھی ہم نے خود بھی کھائی اس میں تھوڑا سا ساک لیکن وہ آیا ہی نہیں ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے ہوں اور باقی ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اس کا مزاج آپ کی ماں کی جیسا ہے مل کا نا
ہمم کیا ہاں اس کا مزاج اپنی ماں کیا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں پتا جب ماریا بات کرتی ہے نا جیسے وہی بات کرتی ہے چھوٹی
اس کا سارا کچھ اپنی ماں جیسا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں چلو پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے
چلو ٹھیک
اللہ حافظ